ہیلو
ہلو السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
جی میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو
ہیلو کیسی ہو
میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ کیسی ہو
ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس نا میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کھانا لائی
جی کھانا لائی
اچھا تو کیا پکایا تھا آج آپ کی امی جان نے
آج امی جان نے دال چاول پکائی تھی
ہاں ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے آج آپ کی امی جان نے دال چاول پکائے تھے اور ویسے بھی نا گرمیوں کے دنوں میں نا دال چاول بے حد ہی زیادہ اچھے لگتی ہیں ہلکا کھانا ہے دال چاول تو
جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے امی جان نے کیا پکایا تھا ویسے
میری امی جان نے آج گوٹ پکایا تھا اور نا نہاری پکائی تھی
اچھا جی ماشاء اللہ آپ کے یہاں تو بہت اچھا کھانا پکا ہے پھر تو
اور
ہوں ویسے کیا کر رہی ہو آپ
ہ بس میں تو بیٹھی ہوئی ہوں اور نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا آج کل گرمی کی وجہ سے نا آج کل کتنا پردوشن پھیل رہا ہے
بالکل بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہی ہو پردوشن کی وجہ سے گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے ورنہ بارش ٹائم پہ ہو جاتے تھی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ایک تو نا جگہ جگہ نا پیڑ پودوں کو کاٹ کر خاص کر نا شہروں میں پیڑ پودوں کو کاٹ کر نا جگہ جگہ فیکٹریاں ہوٹل اور کالج اسپتال یہ ایسی بلڈنگ بنا دی ہیں جگہ جگہ فیکٹرییاں تو حد سے زیادہ بنا دی ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہ دھواں زہریلا دھواں ہوت پہلے تو نا وہ بچوں کے لیے اور بزرگ لوگوں کے کے لیے نا ہانیکارک ہوتا ہے
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں بچوں اور بزرگوں میں بیماریوں سے لڑنے کی چمتا بہت کم ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان وہ تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور ایسا سے نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردوشن کے کار شہروں میں دیکھا ہوگا شہروں میں نا کتنا پردوشن ہوتا ہے آج کل کی گ گرمی گرمی میں نا دھوپ میں نکلا بھی نہیں جاتا ہے اور گاؤں میں تو کیا ہے پیڑ پودوں کی ہوا ہے تازہ ہوا ہے تو نا باہر بھی نکل جاتی ہیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ویسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ دلی جیسے بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پر کارخانے بہت زیادہ ہے اور پھر اس کے بعد میں وہاں پہ باہنوں کی ادھکتایا کتنی ہے تو وہاں پہ تو ایسے بولا جاتا ہے کہ اگر آدمی ایک بار سانس لے رہا ہے مطلب اتنا پردوشن ہے تو ایسا ایسا بولا جاتا ہے ایک بار سانس لینے میں دو تین سے سگریٹ کا دھگا آدمی کے اندر چلا جاتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح سنا جی آپ نے یہی بات ہے بالکل اور نا آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی شہروں میں نا ٹریفک کتنا لگتا ہے
بالکل بالکل تو گاڑیوں کا دھواں بائکوں کا گاڑیوں کا ٹرکوں کا بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے پھر وہاں پہ کچھ واہن ایسے بھی چل تے ہیں جن میں سے دھواں جو دواں چھوڑتے ہیں ہے نا اس کی وجہ سے جی اس کی وجہ سے اور زیادہ پردوشن ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور نا یہ گاڑیوں کا دھواں تو اور جو فیکٹریوں کا دھواں یہ دھواں تو نہ بہت ہی زیادہ پردوشن پھیلاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ہنیکارک ہوتے زہریلا دھواں ہوتا ہے
بالکل بالکل ویسے مطلب ایسے آپ نے دیکھا ہوگا سرکار نے بہت ساری بندشیں لگائی ہوئی ہیں کہ دھواں والے بن نہ چلے اگر چلتے ہیں تو ان کا چالن کیا جاتا ہے اور پھر بھی لوگ کرتے ہیں ایسا چلاتے ہیں لیکن گاؤں میں گاؤں میں ہم نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہے گاؤں میں تو لوگ زیادہ تر سائیکل سائیکل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ویسے سائیکل سے کوئی پردوشن نہیں ہوتا ہے کوئی دھواں وغیرہ نہیں نکل آپ نے دیکھا یوگا پیروں سے چلتی ہے اس سے اچھی بھی رہتی ہے شریر کا کسرت ہو جاتی ہے
ہاں جی بالکل بالکل بالکل صحیح سنا جی آپ نے شریر کی کسرت بھی ہو جاتی ہے جو سائیکل ہوتی ہے اس سے اور نہ ان کو نہ یوگا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرمایا ہیں گاؤں میں پردوشن نہیں ہے کیونک گاؤں میں تو پیڑ بھی ہے اور کھلی جگہ بھی ہے گھاس ںری ںری ماری میدان لیکن شہروں میں جگہ بھی نہیں ہے اور کارخانے فیکٹریاں ہیں بہت زیادہ ان سے دھواں نکلتا ہے چمنیوں سے تو وہ دھواں بہت خراب ہوتا ہے واتاورن کے لیے ہمارے لیے بھی بہت ہنیکارک ہوتا ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل تو نہ ہمیں نہ جو شہروں میں فیکٹریاں وغیرہ ہیں نہیں کارخانے ہیں ان پہ نہ روک لگانی چاہیے ان کی جگہ پہ نہ ہمیں پیڑ پودے لگانے چاہیے
بالکل بالکل پیڑ کو ہی کٹ دپے جاتے ہیں فیکٹریاں روز بڑھ رہی ہیں شہروں میں تو ان کی وجہ سے ہاں کافی سارے پیڑ پودے کاٹ دیے جاتے ہیں جس کا سیدھا پرباؤ واتورن پر پڑتا ہے تو بارش بھی کم ہوتی ہے بارش کم ہوتی ہے تو پھر گرمی زیادہ رہتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور نہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کا ماحول وہاں صاف واتاورن ہو ہےگام کا اور نا گاؤں میں نا سانس لینے میں بھی اتنی زیادہ دککت نہیں رہتی ہے اور پیڑ پودے اتنے ہوتی ہیں کہ بھلے ہی لائٹ نہ آئے پھر بھی آسانی سے آرام سے زندگی جی سکتے ہیں گاؤں میں
جی جی بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں گاؤں میں ویسے ہاں پردوشن نہیں ہے لیکن شہروں میں بہت زیادہ ہے گاؤں میں بس اتنا ںی کہ روزگار کام میں تو شہر جانا پڑتا ہے پردوشن میں نہیں تو کوئی جانا نہیں چاہے گا
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اور نہ ہمیں نہ وہ میں سوچ رہی تھی کیوں نا ہمیں آج کل گاؤں اور شہروں کی طرف کچھ زیادہ ہی دھیان دینا چاہیے
جی بالکل بالکل پیڑ لگانے چاہیے جس سے مطلب ا پرکرتی کا سنتلن بنا رہے ہیں پرکرتی کا سنتولن پردوشن شن کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا آپ کو پتا ہوا اوجن پرت میں چ رہو گئے جس کی وجہ سے اور جو دھوپ ہوتی ہے وہ سیدھی ہمارے اوپر پڑتی ہے اسکن پر اس کی وجہ سے ہی تو یہ کینسر الرجی جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بال کل بالکل نہ یہ تو نہا آپ نے بالکل سبھی فرمایا اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی یہ پردوشن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نہ اتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں میں تو اس کا نام ہی بھول گئی کسی کو نا سائلینٹ اٹیک وغیرہ بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا کران پردوشن ہوتا ہے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کسی کی نا ا مائنڈ کی نس پٹ جاتی ہے کسی کی ناک کی نس بٹھ جاتی ہے
جی بالکل بالکل اور ویسے بھی پتا ہے آپ کو پردوشن تو یہ جو استھما والے لوگ ہوتے یہ سوست کے روگ والے ان کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے پردوشن کی وجہ سے سے ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نا ہمیں ایک کام کرنا چاہیے جی ہمیں نا شہر والوں سے وں کی وجہ پیڑ پودے لگائیں تو ہمارے لیے بہتر رہے گا اور والے لوگ ہی نا زندگی آرام سے جی سکیں گے
بالکل بالکل آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہمارا تو ایسے تیسے کٹ جائے گا لیکن آنے والے سمے میں جو بچے پیڑیاں ہوئی ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے اسکن والی بیماریاں الرجیاں ویگانکوں نے بتایا ہے اتنی پھیل جائے گی کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اسکن والی بیماریاں تو نا آج کل کچھ زیادہ ہی پھیل رہی ہیں تو نا ہمیں نا ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے شہروں کی طرف تو ہمیں بالکل بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے اور نا گاؤوں میں آج کل تو ویسے گاؤں میں بھی یہ سب ہو رہا ہے
ہاں ہو رہا ہے لیکن شہروں کے پیچھا کم ہے لیکن گاؤں میں سکون زیادہ ہے پیڑ ہیں کھلی ہوائیں ہیں ساری چیزیں شد ملتی ہیں گائے کے دودھ وغیرہ لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہے پردوشن سے سب چیزیں خراب ہیں وہاں پر
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے یہ تو اور آج کل نا آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا گاؤں میں تو پیڑ پودے کہ چھاؤں میں ابھی بیٹھ جاؤ کہیں سفر پر جا رہی ہو گھومنے کے لیے تو آپ کو کچھ نہ ملے تو آپ پیڑ پودوں کے نیچے بیٹھ جاؤ تو کتنا سکون ملتا ہے
جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پیڑ تو کسان کے س چے متر ہوتے ہیں ییسے بھی
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے چلو ٹھیک ہے مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
جی شکریہ ماشا اللہ حافظ